وعلیکم السلام میرے عزیز دوست اور کیسے ہیں آپ
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں اللہ کے فیصل و کرم سے بڑھیا ہوں تو آپ کیسے ہیں
جی الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا کرم ہے
ہاں بھائی جان تو آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب آپ کی امی جان بھائی بہن ہاں
جی الحمد للہ سب کیریئر سے ہیں
چلیے بھائی بہت ہی اچھی بات ہے پھر تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی میں نے کھانا کھا لیا ہے
ہاں بھائی جان تو میں میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھا لیا میں اب بیٹھا ہی تھا میں نے سوھا چھ بات کرتے کچھ علم حاسد کر لیا جائے ہے نا بھائی جان
جی جی
تو بھائی جان میں یہی بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں کتنی ساری برز کر رہی ہے تو میں آپ سے اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا
جی جی یہ اہم بہت ہی اہم موضوع ہے یہ
ہاں بھائی جان تو میں بتانا چاہتا تھا کہ بے روزگاری کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس تعلیم یا ہنر بھی ہو لیکن اس کو مناسب نوکری نہ ملے تو آج کے دور میں بے روزگاری دنیا کا بہت سے ملکوں میں مطلب کہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں بھی بہت سی مطلب کہ نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکریا کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن انہیں کام نہیں ملتا جو کہ ان کے پاس بہت سی تعلیم ہوتی ہے انہوں نے بہت زیادہ تعلیم پڑھ لی ہوتی ہے ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس لیکن وہ پھر بھی بے روزگار ہوتے ہیں تو بے روزگاری صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے میرے بھائی اس کا اثر انسان کی زندگی اس کے گھر والالیں اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے جب جب کسی کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو اس کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ فکر پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے نا بھائی جان
جی درست فرمایا
تو اب سوال یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ کیا ہے تو آپ بتائیے مجھے
جی آپ نے بالکل بہت درست بات فرمائی اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس سے کہ اگر کسی ملک کی دولت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس کی عمارتیں سڑکیں کارخانے دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا بلکہ اس کی نوج جوانوں کی صلاحیت ان کی مشغولیت اور ان کے روزگار کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے
ہاں بائی جان
اور بےروزگاری اس کیفیت کا نام ہے جب کوھ شخص کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھ تتا ہو کام کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہو لیکن اسے اس کی صلاحیت کے مطابق کوئی روزگار حاصل نہ ہو
ہاں بھائی
جی تو بے روزگاری کی اہم وضوعات یہ ہے کہ آبادی میں تیز اضافہ
ہاں بائی جان
تعلیم اور ہنر میں فاصلہ صنعتوں اور کاروبار کی کمی سفارش اور بدعنوانی اور صرف سرکاری نوکری پخری کا انتظار
ہاں بھائی جان تو سب سے مطلب کہ سب سے پہلے وجہ آبادی کا تیز بھنا ہے تو جب آبادی زیادہ ہوتی ہے اور نوکریاں کم ہوتی ہیں تو ہر شخص اس کو کام ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو دوسری وجہ تعلیم اور ہنر میں فرق مطلب کہ کئی دفہ جو طالب علم صرف ڈگیا حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ ہنر نہیں ہوتا جو کمپنیز یا ادارے چاہتے ہیں اس کی وجہ ہے کام کی مطلب کہ کام کی کمی تو جب نئے مطلب کہ نئے کرنے مطلب کہ جب کمپنی اور تجارت کم ہوتی ہے تو مکیا بھی کم مطلب کہ پیدا ہوتی یہ ہے نا بھائی جان تو چوتھی وجہ تجربے کی کمی ہے میرے بھائی تو اکثر نوکری دینے والے تجربے مانگتے ہیں لیکن نئے طالب علم کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اس مطلب کہ اس وجہ سے انہیں پہلی نوکری ملنا مشکل ہو جاتا ہے میرے بھائی جان ہے نا
جی
بے روزگاری کے بہت سے نقصانات ہے سب سے پہلا نقصان غریبی ہے جب آمدنی نہیں ہوتی تو گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے تو دوسرا نقصان ہے کہ نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنا مطلب کہ حوصلہ کھو دیتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کچھ توگ غلط راستوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے نس سان دہ ہے
سب سے یہ معاشی نقصان بھی بہت بڑا یہ سب سے بلا اثر انسان کی معاشی حالت پر پڑتا ہے
ہاں بھائی جان
جب آمدنی کا ذریعہ نہ ہو تو روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے اوک جی اور گھر کا خرچہ بچوں کی تعلیم علاج اور دوسری ضرورتیں انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے
ہاں بھائی جان
اور خالی جیب اکثر مضبوط ارادوں کا بھی امتحان لیتی ہے
ہاں بائی جان
اور اس سے نفسیاتی اثر بھی بہت ہوتا ہے لگاتار بے روزگار انسان کو مایوسی بےچینی اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے
ہاں بائی جان
جب کوئی نوجوان بار بار نوکری کے لیے درخواست دے اور ہر بار ناکامی ملے تو اس کا خود پر اعتماد کم ہونے لگتا ہے
ہاں بائی بل
ہوں اور انسان کا سب سے بڑا سارا اس کا حوصلہ ہے جب حوصلہ ٹوٹ جائے تو سب سے بڑی دولت بھی کام نہیں آتی ہاں
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی بے روزگاری کی جہس مل ملک کی ترقی بھی دنے ہو جاتی ہے جب لوگ کم کام کرنا چاہتے مطلب کہ کام نہیں کرتے تو مطلب کہ پیداوار کم ہوتی ہے اور ملک کی مطلب کیا ہاں ملک کی کمزور مطلب کہ ایک ملک کمزور ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے میرے بھائی تو جہاں تک کہ مجھے لگتا سب سے پہلے ہمیں تعلیم کے ساتھ ہنر پر بھی توجہ دینی چاہیے کمپوٹر لگج ڈرائیگ ریپئرنگ مطل ٹیلرن اور دوسے ہونا سھنے چاہیے صرف ہمیں یہ سرکاری نوکری پر دھیان نہیں دینا چاہیے گر انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے میرے بھائی تو دوسرا حکومت کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنی چاہیے نئے کارخانے کم پز اور چھوٹے کم کے کاروبار کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ہر ایک انسان کو نوکری مل سکے وہ اپنے خرچے چلا سکے گھر والوں کے لیے رح نوجوانوں کو چھوٹا کاروبار شروع کرنے کی اہمیت کرنی چاہیے ہر شخص کا صرف نوکریاں کرنا ضروری نہیں اگر موقع ملے تو اپنا کام شرو کرنا بھی ایک اچھی ایک اچھا راستہ ہے نا بھائی جان تو ہمیں محنت صبر اور لگن سے کام لینا چاہیے تو کامیابی اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے جو مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتی ہے نا بھائی
جی بالکل درست فرمایا
ہاں آپ بھی فرمائیے تے
جی اس واقعے سے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف موقع قوں کا انتظار کرنے والوں کو نہیں ملتی بلکہ موقع پیدا کرنے والوں کو ملتی ہے
ہاں بائی جان
جی اگر آج آپ کو آپ کی من چاہے نوکری نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کی قابلیت ختم ہو گئی ہے اپنی صلاحیت کو کو بڑھانا نیا ہنر سیکھنا چھوٹی شروعات کرنا بھی بہت ضروری ہے یاد رھیے یاد رکھیے دنیا کی بہت سی بڑی بڑی کامیابی چھوٹی چھوٹی چھوٹی قدموں میں سے شروع ہوتی ہے
ہاں بھائی جان
اور بےروزگاری ہمیں روکنی نہیں بلکہ اور بہتر بننے کا پیغام بھی دیتی ہے بشرتے ہمت صبرور مسلسل محنت کا دامن نہ چھوڑیں
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی نئے روزگار کے مق مطلب کہ موقع پیدا ہوئے ہیں لوگ آن لائن کام ٹیکنیک مطلب کہ ڈیزائننگ رائٹنگ اور دوسرے کام کر کر کے بھی مط کہ حالات روز ہی کم آ رہے ہیں اس لیے ہمیں نئے نوکری سیکھنی چاہیے اور وقت کے ساتھ چلنا چاہیے کی یہی کہ اور اب میں یہی کہوں گا کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے مطلب بڑا مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کا حال بھی ممکن ہے اگر حکومت تعلیم ادارے اور ہم سب مل کر محنت کریں تو اس مطلب کہ تو اس سے مسئلے کو بہت حد تک مطلب کم کیا جا سکتا ہے ہے نا یاد ر یاد رکھ میرے بھائی محنت کبھی ضائیا نہیں جاتی اور ہنر کبھی بےیکار نہیں ہوتا تو اس جب ایک ملک میں بے روزگاری ہو جاتی ہے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے تو اس مالک میں غریبی بھی آتی ہے مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کو اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے وہ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے وہ لوگوں کو مارتے ہیں ان کو ان کے ہاتھ سے پیسہ چھینتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ملک بہت زیادہ غربت سے گزر مطلب کہ گزرنا پڑتا ہے اس ملک کو ہے نا بائی جان
جی
تو آپ بھی فرمائیے آپ بھی فرمائیے کچھ
آپ نے بالکل درست فرمایا اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ نئی نئے صنعتی ارادے کو قائم کریں نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھائیں چھوٹے کاروباروں کے لئے آسان قرض اور سہولتیں فرمائیں بدعنوانی اور سفارش کا خاتمہ کریں ہنرمند نوجن وانوں کی حوصلہ افزائی کریں اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے بھی بنتی ہے کہ اگر وہ گھاپ فل نہ رہے اور دوسروں کو الزام نہ دیتے رہیں بھلی ہی خود اعتمادی کریں اور علم حاصل کریں اسکلس حاصل کریں جی
تو بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر ہم ہی ہے ہم بے روزگار ہے ہمیں چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا چاہیے چاہے کاروبار ڈالنا چاہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں نوکری ملے گی ہی ملے گی ہمیں گھر کا روزگار ملے گا ہی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ کل وہ انشاء اللہ وہ کاروبار پھر بڑا ہو جائے گا پھر ہم بھی لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں دے سکتے ہیں کہیں نہ کہیں بہت سے لوگوں کو پھر مدد ملے گی وہ بھی بے روزگار نہیں رہیں گے ہماری وجہ سے وہ بھی کامیاب ہوں گے ہیں نا بھائی جان تو یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے تو بھائی جان اگر ہم دونوں نے یہ بات کی ہمیں آگے بھی پہنچانا چاہیے ان باتوں کو تاکہ اگر ہم کاروبار شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں لوگ بھی کاروبار شروع کرنے کا سوچے وہ زیادہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں نہیں رہیں گے ہے نا بھائی جان تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں ایسے ہی بےیکار مطلب کہ بیٹھنا نہیں چاہیے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو اگر ایک بار گیا تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا جیسے ج اگر پیسہ اگر پیسہ ختم ہو جائے مطلب کہ مطلب کہ ہیلتھ کا کچھ ہیلتھ خراب ہو جائے تو ہم ہیلتھ کو بھی کر سکتے ایک وقت پہ پیسہ بھی واپس سے کمائے جا سکتےیں لیکن وہ ٹائم گزر پنا میرے بھائی وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا تو اسی کے ساتھ ساتھ آج بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھ رےا اپ گن والالوں کا خیال رکے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ